ات وعلیکم السلام رحمۃ اللہ و برکاتہ وہ بھائی جان سب خیرت سے
آ ب جان سب کہ رہے سے
المد الحمد للہ بھائین اللہ بھائی شکر اور گھر پہ سب ٹھیک ہے فیملی وغیرہ امیب ابو بائی بن
ہاں بھائی جان سب کھی رہتے ہیں اللہ کا کرم نہیں ہے ابھی تو
ہ تو بھ جان آپ کو ایک چیز بتتا ہوں آج میں جیسے میںبھی آج مارکیٹ گیا تھا تو وہاں سے ریٹر لوٹ رہا تھا میں گھر پہ تو میں نے کچھ دس بارہ سال کے بچوں کو دیکھا جو کیا نشے کرے تھے ی سگریٹ وغیرہ پی رہے تھے تو میں ان کے پاس گیا
تو بہت بری بات ہے
جی بھائی ج چودہ پندرہ سال کے لڑکے بھ جان تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہ ان کو میں سمجھایا ڈاٹا میں نے کہا آپ اتنے بڑے نیوگے ب جو آپ اسموکنگ کر رہے ہو یہ آپ کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ کو تو انہوں نے مجھے جو
تا دینا آپ جا کر
تو بھائی جان جو انہوں نے میرے کو جواب دیا ہے نا وہ سوچ کے میں شوق ہو گیا تو ان کو کہاں سے بتاؤں تو انہوں نے مجھے جواب انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ ہمارے امی ابو کو پتہ ہے آپ ان سے بول دو توئی فرق نہیں پڑے گا ہم میں ہم تو پیئیں گے تو کس منہ سے بولو بھائی جان کے گھر پہ جا کے
یہ کیا ہو گیا یہ معاسرے کو
وہی تو بھائی جان کیا ہو چکا ہے ان کو یہ نہ نمازیں پڑھتے ہے نہ دین اسلام کی تعلیم لیتے ہے نہ صحیح رپ بھی چل رہے یہ نشے کے ادھیین ہو گئے بھائی ج نب بھی آپ نے دیکھا ہو کہ نشے بہت پرکار کے چل رہے بہت ٹائپ کے نشے ہیں جیسے فیم ہو گیا گ افیم گانجا بھانگ چلم اسمیک وغیرہ وغیرہ بہت سارے نشے ہیں
وہ سے تو ہے نا پیسے ادھار لے کر نشے کرتے ہیں
جی بائی آپ بالکلح فرمائیے آپ
اور ہے نا سارا دن کام کرتے ہیں شام کو نشہ لیتے ہیں پیسوں کا گھر پہ کچھ بھی نہیں دیتے
جی بھائی جاں بالکلح فرم ہے بھائی آپ پڑے لکھے لگے ہو میرے کو
جی بھائی جان
تو بھائی جان آپ کو پتا ہے نا کہ ہر نشے کے اوپر لکھا آتا ہے اسموکنگ اس کینسر
جی بھائی جان
پھر اس اسموکنگ سے یا کسی بھی نشے سے کینسر یا پھر اس سے موت ہو سکتی ہے اب کو بھی دردناک بہت بری موت ہو سکتی تو بھائی جان پھر بھی لوگ بچے سب جان کر بھی ان کو پتاہ ہے معلوم میں پھر بھی وہ نشہ کر رہے جیسے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا بارہ بارہ سال کے بچے نشے کر رہے بھائی وہ ایک نشہ وہ بھی آتا ہے نا جو ہاتھ میں انجیکشن لگاتے ہیں وہ وہ سر میں چڑھ جاتا ہے اور نشہ آ جاتا ہے ہاں بھائی جان وہ بہت سارا تھا جو ایک چیز بتاؤں آپ کو ہماری یہاں پڑوسی تھا جو بھی تری یہ نشے کرتا تھا
جی
تو ایک دن کیا ہوا وہ اپنی نسوں میں انجیکشن لگاتا تھا وہ ایک دن
جی
گغلطی سے اس کی نسمت انجیکشن نہیں لگا بھائی جان جو اس کا اندر کا ماس نا جو گوشت اس کے اندر انجیکشن لگ گیا بھائی جان جو کیا وہ اس کے سر میں چڑھ
آؤٹ آؤٹ لگا ہی
جی جی بھائی جان وہ اس کے کیا شر سر میں چڑھ گیا جو وہ آدھے گھنٹے تک بہت تڑپا تڑپتے تڑپتے اس کی انتقال ہو گیا اس کا موت ہو گئی اس کی انتگال ہو گیا بھائی جان ابھی یہ بھائی اس راستے پہ چلیں گے تو یہ انجام ہوگا خدا خدا کا خوف تو ہی نہیں انہیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے انہیں بس یہ ہے کہ میں انجیکشن لگانے کا ٹائم ہے اپنے پاس اور خدا ن کہاست تو وہ اس وقت نماز پڑھنے ہی چل جاتا تو اللہ کی کرم س آج زندہ ہوتا
نماز پڑھنے چل جاتا ہے یا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے تو یا پھر کوئی کام دھندا کرنا کام دھندا کرنے چل جاتا
ماشاء اللہ بھائی بہت اچھی بات بولی آپ نے جیسے کہ بھائی جن آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایک بچے سگریٹ پی رہے ہیں جو انہوں نے میرے سے کہا میں شوق ہو گیا اب میں نے سوچا بھ یہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے پتا چلا پھر جیس سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کے بھاپی نشے کریں گے تو بیٹا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کرے گا
ان کی پاپا ن کرتے ہوں گے پٹنس
جی بھائیان ان ابو کریں گے تو وہ بھی کریں گے اچ ظر سی بات وہ کو رو ٹوک لتا پھر بائی جان اور جیسے کہ بھائی جان آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے ایکلوتے ہوتے کمانے والے
جی
وہ بھی کیا ب نشہ کرتا ہے
جی
اب ایسی بتاؤں گی گھر میں ابو ہے امی ہے بی بیی ہے بچے ہے بھائی بہنیں اب وہی نشے کریں گے ہیں تو ان کی فیملی کو کون سنبھالے گا
جی
ان کی ان کی فیملی کا دھیان کون رکھے گا بھائی جان
ن کی فیملی کون سنبال لے گا بھائی یعنی بہت غط رستہ ہے یہ سب لوگوں کو چھوڑنا ہوگا اس کے لیے لوگوں کو معاشرے میں مسلم بھائیوں کو سمجھانا پڑے گا سبھی کو سمجھانا پڑے گا بھائی ایک غلط یہ نہیں کرو
ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات بولی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی جی بھائی جان بہت اچھی بات بولی بھائی جان آپ آپ سوچحی ہے بالکل ماشاءلہ فور بہتحیح ہے لیکن بھائین جو آپ نے کہا کہ جماعت کرنی پڑ گی اکٹا کرنے پڑیں گے تو بھائیجن وہ بنا اکٹھے کیا جان سن کے مسجد میں نہیں جاتے تو اکٹے کرنی پر
نہیں آئیں گی بھائی جان اس کے لیے ان کو لالچ دینا پڑے گا
جی بھائی جان ال لالچ بھی کیا دیکھ لالچ تو اپن جو ایمان والے ان کے لیے یہ کہ لالچ ہے کہ بھائی نماز فڑوخ سکون ملے گا عزت ملے گی شہرت ملے گی دولت ملے گی خدا کے قریب ہوں گے وہ اپنے لیے لالچ ہے وہ لالچ ہے اپنے لیے تو
جی
اب ان کو یہ لالچ تھوڑی چاہیے
نہیں چاہیے ان کو تو
ان کو تو ک چوری چی نشر چاہی ان کو لالچ میں تو
تھھ
تو اس وجہ سے تو آپ بھی نہیں سکتے بھائی جان
یہ تو بہت برا چل رہا ہے
جیسے کہ آپ کو معلوم اگر ایک ہی گھر پہ نشہ کرنے والا ہو اور وہی کمانے والا ہو تو جیسے کہ وہ نشہ کر کے آئے گا گھر پہ تو کوئی کچھ نہیں رہے گا سب بی بیی بچے امی ابو
ان پر کیا پربھؤ پڑے گا اس کا
جی بھائیان وہ دکھی ہوں گیا
اس لیے تو تعلیم ضروری ہے
پڑوسی تانے ماریں گے محلے میں رہتا ہے تو محلے والے کہیں گے بیوڑا ہے میکچی ہے جو بھی نشے کرتا ہے جو اپنی کالونی میں رہے گا کالونی والے بھی کہیں گے کہ میں نش کرتا ہے تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی اس کی تو اس کی جج جائے گی لیکن اس کے ساتھ اس کے ابو کی جج جائے گی اس کی امی کی جائے گی جو گھر سے باہر نکلیں گے اس کے گھر والے ان سے کہیں گے تمہارا بیٹا یہ کرتا ہو کس منہ سے ان کو بولیں گے یہاں بھی نکلتا کیا جواب دیں گے وہ
بڑوں کو نہیں سدھار سکتے اپنے چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں وہاں جا کر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں آپ ان کو سمجھانا چاہیے ان کو تعلیم دینی چاہیے اچھی خراب اچھا بتانا چاہیے
جی بھائی جناب نے بالکل جی بھائی جناب نے بالکل صحیح فرمایا لیکن ایک چیز بتائیے بھائی جان اگر وہ ڈیلی ہزار روپئے کے نشے کریں گے گھر پہ کوئی کوش نہیں رہے گا اس کو پریشانی ہوگی جو نشہ کرے گا اس کے بھی اگر ہزار روپئے جس میں سے ہزار میں سے پانچ سو کے وہ فل فروٹ لےائےئے گا پانچ سو روپئے اپنے بیوی کو یا آبو کو کسی کو دے دے گا خرچے کے لیے تو کتنے خوش ہوں گے گھر پہ
کتنی کچھ ہوںگی ہے اور اپنا دیش کتنا آگے بڑھے گا
دیش بھی کتنا آگے بڑھے گا کتنے خوش ہوں گے گھر والے
جی
گھر والے فخر محس کر گے اپنے بچےہےا کو انگلی اٹھ کے دیکھے پھر اپنے بچے کے اور دےا اپنا بھائی ہو بہن ہو وہ اس کی مدد کریں گ عزت بنے گی بھائی جن میں نے بھی دیک میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ مارکیٹ سے آ میں نے اسے بہت سے بچے دیکھ لیے میں نے کہ بھائی اسکول کا نام لے کے کئی چل جات ہیں ا کییلے میں وہاں پینے لگ جاتے ہیں
جی
تو بھائی جان یہ غلطی اپنی ہی ہے کسی اور کی غلی نہیں ہے اگر ہم سدھیں گے اسے تو آنے والی پیڑھی بھی سدھرے گی ابھی تو آ چودہ پندرہ سال کے بچے سگریٹ پی رہے خدا نقاس پ وہ بیس بائیس سال کی عمر پر پتا نہیں کیا کریں گے پرانی والی پیڑھی نسل پتا نہیں کیا کرے گی وہ یہ اپنے خدا نے اپنی اس امت کے لیے تھوڑی دعا روک کے رکھی ہے انہوں نے دعا تھوڑی مانگی ت ن ب جان انہوں نے دھوا لیکن کیا بھائی جان سن رہو ہو آپ میری بات ہیلو بھجن بھی اپنے
جی آ رہی ہے نا
اپنے محمد صلی اللہ تعی وسلم نے اپنی امت کے لیے دعاں بچا کے رکھی تے نا بھائی جان
جی بھائی جان
تو یہ اس اس وجہ سے بچا کے رکھیے کہ بھائی ج کہ ہم کچھ نشے کریں کچھ غلط کرے تو اپن کو تو سوچنا چاہیے نہیں تو اپ اپنے رسول نے اپنے لیے دعا مانگی ہے اپنے سب نے مطلب جتنے بھی اپنے اپنے پہلے آ چکے ہیں نا اپنے نبی آ چکے ہیں رسول آ چکے ہے جس سب نے اپنے لیے دعا مانگی ہے
انہوں نے سب بتایا ہے نشہ نہیں کرنا ہے حرام کا نہیں کھانا ہے سود نہیں کھانی ہے نماز پڑنی لوگ مانتے نہیں
جی بھائی جان یہاں تک کہ پہلے ہی ظاہر کر کے ہم امن اپن کو زمین پر بھیجاائے اپنے خدا نے پہلے ساری چیزیں بتا کر بھیجا اپنے سارے
بھیجا ہے قرآن میں سب لکھا ہوا ہے اور
جی بھائی جان قرآ میں بھی لکھا ہوا ہے اور اپن کو اپنے کو ام اللہ نے بتا کے بھیجا ہوا ہے کہ بائی تم نشہ نہ کرو نشہ نہ کرو وہ تم جیسے کہ کسی سے بھی اپن پیسے لیتے ہیں نا ادھار تو اس کو کیا کہتے بائی جان سوت وہ بھی نہ لو آپ یعنی کہ بیاج
اور لوگوں کو پریشان نہ کرو دلوں کو نہ توڑو
تو بھائی دل توڑنا ہوا تو نا بھائی دل توڑ دل توڑنا ہے تو وہا نا بھ جان اگر کسی سے ہم بیاس سے مان لو ابھی میں نے کسی بیاس سے پچاس ہزار روپے لے لیے ہے اگر اس نے کچھ زیادہ روپئے سیکڑے کے حساب سے پیسے لیے مان لو دو سال میں وہ گئے ڈیڑھ لاکھ روپئے ہو گئےھائی جنی مان لوپ پچاس ہزار کے تو پچاس ہزار تو میں دے دوں گا لیکن جو ایک لاکھ دینے میں میرا جو دل دکھے گا نا میرا دل تڑپے گا کہ میں نے کس محنت سے کمائی ت ایک لاکھ روپئے
تیس مہنے سے کمائی ت
کتنی جان لگائی تھی میں نے کتنے خون پسینے کی کمائی ہے میری تو میرا دل کتنا تر میرے منھ سے کتنی بدوا نکے گ بائی چانس
کتنی بد دعا اس لیے تو یہ سوود نہیں لینا چاہیے لوگ سمجھتے نہیں
بھائی جان کچھ لوگ سمجھ کر بھی نہ سمجھنے کا دکھا ہوا کرتے جیسے کہ
جیکا
آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز ہی پڑھتے ہیں سوت بھی لیتے ہیں یعنی کہ پیاج بھی لیتے ہیں اور جو حرام کا پیسہ ہے وہ بھی کھاتے ہیں
جو دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں وہ
جی بھائی جان وہ نشا بھی کرتا ہے استا پرولاتا پرولا وہ شراب کا استعمال بھی کرتے ہیں اور سوت بھی لیتے ہیں اس کے باوجود نماز ہی پڑھتے ہے بھائی جانوں دکھاوے کے لیے
تو یہ تو ہے نا جن میں پکی
تو تو ہی ہو رہی ہے نا بھائی ج ن نہیں ہو رہی تو ہی نہیں
ہوی بھجن
تو بھائی جان اس نشے کو روکنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے
بچوں کو تعلیم دینا چاہیے اور آس پاس کی دکانوں کو بند کروانا چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے
جی بھائی آپ کی بات صحیح ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بھائی جو والد ہیں نے نا اپنے ان کو سمجھاؤ کہ پہلے جیسے بھی آپ کے ہو گئے میرے ہو گئے کیونکہ ان کے بڑے بڑے دوست ہیں
جی
تو وہ ان ان کو سمجھائیں گی تو ان کا بچہ بھی غلط راستے پہ نہ جائے
جاں صحیح بات ہے
تو ہم اپنے ابو سے کہیں گے بھائی ایسی ای سی بات ہے ابو ہم نے دیکھا ہے کسی بچے کو پیتے ہوئے ہے تو آپ اس کے ابو سے بات کرو اور دو چار اور کو بتاؤ آپ
جی
تو بھائی جان ہمیں یہ کرنا چاہیے نشے سے کیا بالکل دور رہنا چاہیے
آپ کا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے پریکٹیکل آئیڈیا ہے
جی جی اپنے دین میں ہے ن ایسی چیزیں تو اپن کیوں استعمال کریں ان کو جو اپنے دین میں ہے ان کو استعمال کریں نا ہم سب سےہے چین نماز اس کو استعمال کر اچھا بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت خوشی ملی بہت سکون ملا
جی بھائی جان مجھے بھی آپ سے بہت ساری جانکاری ملی ہے اللہ حافظ خدا خدا حافظ اس جانکاری کو سب کے